اس میں نام کیا رکھا ہے آپ نے محمد شاہزی
کیا رکھا ہے
محمد شا زے
شاہ زیں ہلو ہیلو
پزر پ وائ
کیا رکھا ہے
پتاہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم
یہ ن ہمگ برا منسنتاا
لیکن میں نے تو نہیں بھرا تھا فم ہی تو آپ نے بھرا تھا
ہیلو
ہاں
تیز بوللیے تھوا س مجھے آواز دین آا رہی
ہلو
ہیلو ہلو ہوں ہلو
ت ل دون دوور جسے سا د تین جوڑک ہلو
کہہیں تیز بولیے گ تھوڑا آواز ز رہی ہے آپ کی
آ رہی ہیں آپ
ہاں بہ رہ ہے
جی بتائیے
کس کو اللہ کا شکر ہے کس کو سمجھا رہے ہیں ت کچھ
میں بہن بہن کو بول رہی تھی میں نے کہا اب اس کے بد مجھے کرنا میں پہلے یہاں کی کمپلیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ تو سیگ ہو نا لمٹ اس کی
ہوں ہوں
وہی میں دیکھا اور تھوڑا ویٹ کرو پہلے بھی یہاں سے کم ل کر کے اس کے بعد آپ کے ساتھ کروں گی
کس کو بولا
وی و پو
اچھا ب د ہ
ہو
اور سب اللہ کا شکر ہے
کیا کر رہے ہیں کھانا وانا ہو گیا
کھانا کہاں صبح ناشتہ ہوا ابھی کھانا نہیںے ہوا ہے
ہ نام صبح ہی کھات ہیں نا
ہاں تو جب سے آپ یہاں سے آائیں تھوڑا سا چینج کر دیے شیڈیول
کیوں کیوں
بس ایسے ہی خود ہی ہو گیا چینج ہم کیا کریں اس میں
اچھ ہاں پھر یہاں کی عادت بھی رکھمی اگر سبھی آئیں گے تو
ہاں ہاں وہ تو ہے ن ویسے میں نے سوچا ہے اس بار ہم وہاں آئ گے نا
تو ہم ناشتہ خود ہی بنائیں گے
کیا کریں گے
ہم اپنا ناشت خود ہی بنائیں گے
خود بنائیں گے
ہوں
کیا بناتے ہیں آپ ناشتے میں
ہم کچھ نہیں بناتے نا یہی تو بات نہیں
اکر
ہم کوئی ڈرائی فروٹس لگائیں گے کھجور لائیں گے اس کو یوز کریں گے اور ہم انڈے لائیں گے اس کو بوائل کر کے کھائیں گے صبح اور اگر آپ کے یہاں دودھ اچھا ملے گا تو پھر ہم دودھ لائیں گے پینے کے لیے
اصل مطلب آگ کیوں نہ آئیں گے
آپ سے منگائیں گے
یہ کہہ رہے ہم لائیں گے لائیں گے آپ کے لیے پھر کیا بات ہے ہمارے یہاں
ہیلو ہلو ہلو
ہاں
سے منگائیں گے لانے کا مطلب مطلب اپنے لیے اس کو یوز کریں گے ارے یار لان ہلو لانے کا سینس یہ تھا کہ مطلب اس کو ہم یوز کریں گی یہ چیزیں
نہیں آپ کو کہنا آپ کو کہنا تھااہشے آپ سے منگائیں گے آپ کو بول دیں گے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں
اچھا سوری سوری مجھے بولنے میں تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا الفاظ کا تعین کرنے میں مجھ سے تو غلطی ہو گئی ایسے ہی اردو بول دیں گے یہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے
ٹرانسکرپشن فیل ہو جائے گا ان کا
ہمم اور
اور سب اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں
آپ کی کزن گئی گھر
ہاں گئی اس کو چھو اس کو چھوڑنے کے لیے سارے گھر والے گئے ہیں
وہ کتنے دن رہی آپ کے یہاں
سم تھنگ دو ڈھائی مہینے
اتنے ریر تو کیوں رہی گا
وہ اس کا جو میری بہن کا بچہ ہوا تھا ہلو اسی کی کیئر کے لیے کیونکہ ھر میں میرے ماما ماما ہے بس اور کوئی ہے نہیں
ہمم ہممم
مما ب ہمیشہ بیمار رہتی ہے اس کو اتنا طاقت نہیں ہے
ہاں
مما ہمیشہ بیمار ہوتی ہے اس کو اتنا طاقت نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے
ہمم ہمم
تو اس لیے اس کو بلایا تھا ہیلپ لیے
چلو اچھی بات ہے آپ گئی ہو
اب گئی
اچھا مجھے بولے یہ تب کیا ل آیا تھا اس کے لیے
کس کے لیے
اسی کزن کے لیے
میں نے پوچھنایا تھا وہ مما نے ج لانا چلایا تھا میں نے اس کو جاتے وہق ایک ہزار روپئے بدائی دی
ہلو
ہلو
میں نے کہا کیا لایا تھا اس کے لیے مطلب اس کو کیا ساتھ دیا
میں نے کچھ نہیں لایا نہ مجھے معلوم مما نے لایا تھا کپڑے وپڑے اس کے کچھ جولیز لائی تھی اور شوز وغیرہ لیکن مجھے نہیں معلوم کیا لگایا اس کا
اچھا ٹھیک
میں نے اپنی طرف سے اس کو ایک کچھ ٹوائز لایا تھا وہ کیا کہتے ہیں ببل بال ہوتی ہے نا
کیا
ببل بال
آپ کی آواز رکو کیا آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں سمجھ
بال ہوتی ہے
کی ہوتی ہے ببل
ببل بال
اچھا
وہ لایا تھا میں نے اس کو دیا اور ایک ہزار روپئے میں نے ہوں
وہ کیا ہو پائے ب بول بول
ارے یار کیسے کہتے ہیں اس کو وہ پانی میں ڈپ کرتے ہیں پھر رات کو بڑا ہو جا ہیں صبح بڑا ہو جاتا ہے وہ جیلیی کی طرح
اچھا ہاں ہاں
ہاں وہ د
تو اس کو کیا کرنا تھا اس کو
ارے میں نے مطلب میں نے ڈھیر سارا کئی سارے کلر بلایا تھا تو اس کو بہت پسند آیا کہ اسے کھیلتی تھی مطلب کھیلنے مطلب جیسے کہتے ہیں نا وہ پانی میں بگا دیتے ہیں صبح اس کو جو ہے رکھ دیتے تھے ہ یہی کوئی ہوگیا پندرہ سال کی
اچھا چھو ہے
تو ابھی ٹویلتھ کا پندرہ نہیں ہوگی اور ہوگی سولہ ہوگی ابھی اس سال اس کا ٹویلتھ ہے الیون میں ہے وہ
اچھا ٹھیک
تو اور میں نے دینے کا مطلب ہے اس نے کہا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے لیے ڈھیر سارے لائے تھ ہیں
اچھا ٹھیک ھ
اور ایک ہزار روپئے میں نے کیش د اس کو میں نے مجھے معاف کرنا میں کچھ لا نہیں پایا تمہارے لیے ہلو
ٹ سے تو سے
ایسے یہ ہمارے یہاں آپ کے جیسے ماحول نہیں ہے
نہیں سن رہی ہوںیں کچھ کیا
آپ پتا نہیں کیوں نہیں سن پا رہے ہو میں تنے زور زور سے بول رہا ہوں
لیکن آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے نا زور سے بولنے میں کیا فائدہ ہے
تو تم آواز کٹ کے آنے کیی یہ بتائی گی پہلے
مجھے کیا پتہ ہے وہاں سے کچھ شور جیسا آ رہا
شور آ رہا ہے ایک سیکنڈ بتا رہیں ایک سیکنڈ رک جائیے رک جائیے ہاں آپ بتائیے کیسی آواز آ رہی ہے ہلو آپ کیسی آواز آ رہی ہے
ا بس
پھر بھی ٹھیک ہے
چھر بھی ٹھیک ہے نا
ایکچولی ہم پنکھے کے بالکل نیچے لیٹے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا شور آ رہا تھا
میں نے کہا ہمارے یہاں ماحول آپ کے یہاں کے جیسا نہیں ہے
ملو کون سا ماحول کس ٹائپ کا کیا
مطلب جیسے آپ کے یہاں کزنس وغیرہ اتنے فری ہوتے ہیں ایک دوسرے سے
ہاں ہاں
ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے اگر ہم فری ہو جائیں گے
ہوں ہوں
تو پھر وہ دوسرے سینس میں لوگ لینے لگتے ہیں اور کوئی اور کوئی باہر نہیں ہمارے ہمارے گھر کے ہی مطلب جیسے مرتبہ ہوا یہ تھا یہی کزن آئی ہوئی تھی نا اب آپ بتائیے پندرہ سولہ سال کے میرے اس میں ایج میں کتنے کا گیپ ہوگا
کیا
میرے اور اس کے ایج میں کتنا گیپ ہے ہے نہیں
کسے آواز کٹ کٹ کے آی
نے کہ اس کے اور میرے ایج میں کتنا گیپ ہوگا
بہت زیادہ
پھر وہ ایک دن وہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور کیا کہتے ہیں ہوئے تھے ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے ہم فون چلا رہے تھے
کیا کہتے ہیں
میں نے کہا کہ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی بیڑ پہ ا بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھ فون چلا رہے تھے ہم
اچھا
اور سارے لوگ گھر کے وہیں تھے ما تھی بھائی تھے سب تھے
ہمم ہمم
پھر کچھ ہوا سب اپنے اپنے کام میں گئے اور اس کا فون نیٹ نیٹ اس کا چل نہیں رہا تھا تو میرے فون میں دیکھ رہے تھی ہم کیا کر رہے ہیں
اتنے میں میری بھابھی آ گئی
اپ کی بھا بھی آ گئی
ہاں میری جو چھوٹی بھابھی وہ آ گئی
اچھا
اس نے ہم لوگوں کی پک نک آنی ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا
کیا کر رہی ہیں
اس نے ہم لوگوں کی ہم میری اور اس کی پیک نکالی
اچھا پھر
اور مجھے پتہ نہیں چلا نہ اس کو پتہ چلا اور وہی فوٹو اٹھا کے اپنے مائی کے بھیج دی وہ
اچھا پھر
میری جو چھوٹی بھابھی ہے وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے
اچھا
اورتا ہے کہ ان کا لگتا کچھ چل رہا ہے اس نے بولا ان کا کچھ چل رہا ہے
ہے ایسا ہوتا ہے
نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے
پھر
لیکن ہماری جو بھابیاں ہیں بہت بہت خطرناک ہیں
اچھا پھر اگر مطلب جب آپ ہمارے یہاں آئے تھے تو میں آئی تھی رات کو مطلب کھانا وانا کھا کے اوفر اتنا نیٹ مطلب بارہ بجے لگ بگ اگر وہ ویسے دیکھتی تھے
ارے وہ ویسے دیکھتی تاری تو عزت کی واٹ لگا دیتی
سچ میں
اور کیا نہ جانے کتنی طرح کی باتیں کرتی ہیں
ملا خباٹ دیتی ن پبم وغیرہ
ہاں ہاں ارے یہ یہ ماحول اللہ اوپر ہمارے یہاں تو دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب میرے گھر میں
یہ کیا یہ تو غلط سوچ ہے نا لیکن یہ تو سب کچھ اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے نا یہ غلط ہے
ایکچولی کیا ہوتا ہے نا ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے نا
ہمم
ماحول کا بہت اچھا اور برا اثر دونوں پڑتا ہے
پھر آپ کے یہاں ماحول غلط ہے
نہیں نہیں ہمارے یہاں ماحول غلط نہیں
ہمارے یہاں ماحول بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے
کچھ زیادہ ہی اچھا ہے مطلب
اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو میں آپ کو کرتی ہوں واپس کال میں نے آپ کو واٹس ایپ کچھ تو میں نے کہا میں کرتی ہوں آپ کو واپس کال اور میں نے واٹسپ پہ آپ کو کچھ بھیجا ہے
اچھا لیکن مجھے آیا نہیں ہے واٹسپ پہ کچھ بھی
اب میں نے بھیجا میں کرتی ہوں واپس کال ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے کیجئے